ولیکم سلام بھائی جان اور سب گھر پریوار میں سب بڑے کی رت میں بھائی جان
ارے بھائی جان اللہ تعالا کیی مہربانی خود آ گی رہ ہے مت
ہاں اللہ کی مہربانی رہنیت چاہیے اورخدا کی برکات ہونے چائے اود جیسے موبائل کی بات کرے بائے جن تو اج کل یہ کی ای کا زمانہ چل رہا ہے کی ای بھی چھوٹے بچوں کو انسی بچے رچنا چاہیے اور اور موبائل سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے تاکہ بچہ بچے کی آنکھیں میں مسٹیک نہیں آئے اور اور کیا بچوں کی شاریرک استھھی کمزور نہیں ہو مینٹل استھی اچھی رہے بھائی جان
ہاں موبائل تو کم ہی لینا چاہیے اپیوگ بچوں کو اور کیا ہے یاد فون خراب ہے آ کے خراب ہو جاتا کہ چڑچڑ اپن ہونے لگتا ہے کھانا وغیرہ نکھاتے ہیں
اور دوسری چیز بھائی جان ہاں ہاں دو مطلب دو یہ دوسری چیز اس میں ایسا ہوتا ہے بھائی یہاں جیسے موبائل لے لے لیتا ہے بچہ تو اس میں بہت زیادہ سمسیا آتی ہے بچہ کھیل کود میں پچھڑ جاتا ہے اور ان کی شاریرک استھھی ماںج استری کمزور ہونے ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور آنکھیں خراب ہو جاتی ہے تو ان پہ نا ابو اما جان ابو جان کو دھیان دینا چاہیے اور یہ چیزیں کیا سماج میں لاگو بھی ہونی چاہیے چاہیے اور ان چیزوں پہ ادھکتر فوکس ہونا چاہیے بھائی جان
ہاں پر آج کل کے کیا ہے ماتا پتا بھی دھیان نہیں دیتے تھے ان بچوں کو کیا تھوڑی مستی کرنے لگے اور فون دے دیتے تھے جو فون میں لگا رہتا ہے وہ پھر اپنا کام کر لیتے ہیں
سی بات ہے ب جان
گھر والے بھی چاہتے ہیں بھ بچہ اپنے گھر میں مستی نہیں کرے فون میں لگا دو جو چپکا رہے گا شانتی سے کام ہوتا رہے گا
ہاں تو یہ چیز
ہ گھر والے بگاڑتے ہیں ماتا پتا بگاڑتے ہیں بچوں کو اور کیا ان کی ماں باپ بھی فون میں لگے رہتے ہیں وہ بھی لگا رہتے ہوتا ہے
ہاں تو سبھیا ووا پیڑھی کو بھی دھیان دھیان رکھنا چاہیے تو کیونکہ کیونکہ سب کا وکاس ایک جیسے مطلب پرتک یو س ت ای سا پہل ایک تو شاید سدار ہو سکتا ہے تو یہ چیز اپیل ہونی چاہیے جیسے ہم سماج میں بیٹھتے اٹھتے ہیں جیسے چھوٹی موٹی میٹنگ میں ہم جاتے ہیں تو ان پہ مطلب موبائل کے پرتی جاگروک کرنے کے لیے چرچا بھی ہونی چاہیے بھائی جان تاکہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے سماج میں سدھار ہو اور بچوں کی جو مانسک استھھی اور اور جو شارییرک استھھی خراب نہیں ہو اور دوسری بات بچہ کھیل کے کھیل کے مادھیم سے سیکھے تو ان کو ہے نا ایکٹیویٹی جیسے شارییرک ایکٹیو
ہاں ایکٹیویٹی بھی ضروری ہے دیکھو بچوں کے لیے تو کھیلنا کودنا ضروری ہے گھومے گا پھرے گا پارک میں جائے گا ادھر ادھر دیکھے گا تبھی تو کچھ سیکھ پائے گا بنا سیکھے کیسے آگے بڑھے گا پھر کھیلنا کودنا ضروری ہے تبھی تو اس کا من لگےا
بھ جان آاز آواز نہیں آ رہی کیا
کا آ
آواز نہیں آ رہی تھی کیا
آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی میں تو بول رہا تھا ادھر کا میں بنا کے اننا آ تو اارے بپنا آ تو کہ ن یہ ہے کہ بچے کو گھر سے باہر نکالو پارک میں لے جاؤ ہے نا تھوڑی دیر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس کو کھیلنے دو تو تب تب جا کے وہ بھی اس کا دماغ روے گا
صحیح بات بولی بھائی
اب وہ کہ لے گا کو دے گا نہیں گھر پہ بیٹھا رہے گا موبائل میں ٹی وی میں کارٹون میں چپکا رہے گا اس کا مائنڈ گروتھ نہیں ہوئے گا آگے مس پ کمزور ہو جائے گا باہر کی دنیا دیکھنا بھی باہر کی دنیا دیکھنا بھی ضروری تھا ابھی اپنے تو اپنے ٹم پہ کوئی فن وورڈتا
ہاں صحیح ہے
گلی ڈنڈے کھیلتے تھے کرکٹ کھیلتے تھے فٹ بال باسکٹ بال یہ کھیلتے تھے یہ دنیا تھی اپنے بچپن میں تو اور کیا ضروری ہے شارییرک وکاس کے لے کھیلنا کودنا ضروری ہے کیالے گا کوئی دے گا نہیں تو اس کا شریر کا وکاس بھی نہیں ہو پائے گا پھر
ہاں صحیح بات بولی بھائی جان آپ کی طرف آپ کی آپ کی طرف موسم خراب وہ رکھا ہے کیا ب جان
موسم تو نہیں ہو رہا ہے یار دھوپ نکل رہی ہے تھوڑی بہت ہواز چل رہی ہے بس اور کیا
اچھا اچھا اچھا تو آواز کیسے کٹ رہی آواز آواز کیسے کٹ کٹ کے آ رہی ہےھر
کٹ رہی آواز تو آپ کی کٹ رہی بیچ بیچ میں آواز ہو سکتا ہے نیٹورک پرابلم ہو کچھ ہو آج کل نیٹورک پرابلم بھی بہت ہونے لگ گئے پانی وانی پیلا دی جے نیٹ ورک پروابلم آج کل بہت زیادہ ہونے لگ گئی
ہاں ہاں صحیح بات بھائی صحیح بات ہے بھائی جان
میں تو اپنے تو آ رہے ہیں ادھر تو فائیو جی ٹاور جول رہے ہیں موبائل میں
ہاں
ہو جاتا ہے یار گڑبڑی یہ بھی ٹاور کے حساب سے رہتا ہے موبائل
ہاں ہاں ہاں یہ تو نیٹورک پرابلم ہوتی رہتی چلتا رہتا ہے
آ جاتی کٹ جاتی ہے آواز
ہاں تو یہ ایسے چی کیا جیسے موبائل میں بچوں کو تھوڑا کم دینا چاہیے کیونکہ موبائل دینے سے کیا بچوں سب کی پڑھائی میں بھی کم کمزور ہو ہو جاتا ہے ب
اس کا کیا ہے پھر دھیان فون ہی فون میں رہتا ہے پھر وہ کیا ہے جضد کرتا ہے پھر ہر چیز میں کہ یار یہ فون دیں گے تو یہ کھاؤں گا یہ فون دیں گے تو میں پڑوں گا آتے بگڑ جاتی ہے پھر اب بڑے بھوں کی اپنے یہ رہتے آتے ہیں
میرا چھوٹا نواب ہے جو وہ کیا کبھی کب کبھی بار ان ان کی ممی ہے نا وہ اما جان آم کی وجہ سے کچھ زیادہ وہ ایسے بولتا ہے کہ موبائل دو میرے کو پھر کانا کھاؤ گا تو میں تو تو کیا میں تو کیا ان کو سمجھا وجھا کے ب کھ کچھ کھیل ایکٹیوٹی کرا کے ان کو کلا کلا دیتے ہیں پھر کھانا تو ایسے ایکٹیویٹی کرائے بچوں کو تو تاکہ وہ کھیل کے مادھیم سے ہی کھانا بھی کھا لے اور وہ کھیل بھی سیکھے اور اس
ہاں اور روزانہ کیا ہے بچوں کو شام کے ٹائم آدھا ایک گھنٹہ تو گھمان لے کے جانا چاہیے چاہے مندر پہ جاؤ کئی پارک میں جاؤ یہ کہیں ایسے باہر ٹہلا لو
صحیح بات بولی بھائی جان اپ نے ہونا چاہیے ضروری بہت ضروری ہے بھائی جان
اسے کیا ہے ہاتھ پیر بھی بڑھیا رہتا ہے من بھی لگا رہتا ہے
ہاں
اور پھر اس کو بھوک بھی زیادہ لگے گھر ہی گھر پہ رہے گا تو بھوک بھی کم لگے گی اس کو کھانے پینے میں بھی دھیان کم لگے گا اور پھر سوبا ہو بھی پھر اس کا چڑچڑا ہو جاتا ہے
آج وہ کھیل کے کی ایکٹیویٹی کرے گا تو مطلب ان کو کیا وہ جیسے
ہاں شریر کا وکاس تو ہونا چاہیے نا
ہاں تو سارے پسیینہ ہونا چاہیے بالکوں کو کیہ اس میں پسیینہ ہو گیا نا تو وہ وہ ان کو کھانا کھانے کی اچھا بھی ہوگی اور ان کی ہیلتھ بڑھے گی
بائی وہ تھک گائے نہیں تو بھوک لگے گی بکار
صحیح بات بولی بھائی جان آپ نے
بھوک تبھی لگے گی ج وہ کھیلے گا کودے گا تھکے گا ا اپنے اپنے گھر پہ رہیں گے کم بھوک لگے گی ادھر ادھر تھوڑا کھیل کے آئیں گے تو تب زیادہ بھوک لگے گی
ا ہوتا ہے نا پہلے اب کی اب اب ایسا ہو گیا پہلے کے لوگ باگ تین تین ٹائم کھانا کھاتے تھے کیونکہ وہ کام کرتے تھے ان کو کیا بوک لگتی تھی اب لوگوں کو بوک لگتی نہیں ہے اب جیسے بھوک لگتی ہے تھوڑی بہت تو آپ چھائے پی لیتے ہو کچھ کھا لیتے ہو بھوک بھوک کا ہونا بھی بہت اوشک ہے بھائی جان
ہاں یہ آ تھا صبح کل ہو تو شم کو بک نہیں لگتی
ہاں
تھوڑا سا دااب کے کا لو مطلب پیٹ بھر کے کھا لو نا تو شام کو بوک نہیں لگتی تھوڑی زیادہ ک لو تو تو اس میں بھیا سلاد وغیرہ یوز میں لینا چاہیے ککڑی وغیرہ کھانا چاہیے پیاز وغہ وغیرہ کھانا چاہیے تاکہ پانی زیادہ پیو تو بھوک لگے گی کھانا پچے گا تو ہیلت بھی بڑھیا رہے گی
سئی بات ہے بھ جان
ہیلتھ میں سدھار آئے گا چکندر وغیرہ کھاؤ چکندر سے خون بڑھتا ہے
صحیح بات ہے یار
کھاؤ انگور لے آؤ پانی میں گلا دو انگور کھاؤ اور بڑے داغ کاتے ہیں نا وہ بڑے داغ رات میں پانچ داغ رات ت گلا دو پیسوں بھی کھاؤ تو یہ بڑھیا رہتا ہے ان سے پاچن پرکریا بڑھیا رہتا ہے
یہ یہ پستا آتا ہے نا مطل ہے نا پتے آتے ہیں ہاں یہ پستے آتے ہیں پستے ہیں یہ بھی شحت کے لیے اچھے مطلب آتے ہیں یہ کیا شریر کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے
تو بادام بھی کو دو بادام کھاؤ بڑھیا رہے گا پانچ بادام رات کو بگو دوڑ صبح کھا لو تو کیا روزانا ڈیلی مونگ پلی ھا نچیے آئرن بہت زیادہ رہتا ہے مونگ پلی میں
مبلیم آئرن ہے نا ہاں
م پلی خان چ گڑ
صحی بات بھی یار بھائی کس ساتھ مطلب ب دکھانا چاہیے اس میں کیا تھوڑی طاقت اب یہ یہ مکی میںہ ہے کیا بولتے اس کو برون وٹا وغیرہ یہ اس میں آئی بغیر تھ تو گھر گھر پہ ہی بنانا چاہیے چز ہے وہ اور پھر دور میںلا کے پلاؤ کھلاؤ
ہے ن خود حافظ بھائی جان
ج جا
خدافظ خدافظ